ہاں جی ہال ٹھیک ا سر ب ٹھیک شکر شک
ابھی ہاں بس شر ابنییت
آیا تھا پہلے نہیں آیا تھا دوسری دفعہ اب آیا اسکاچ مجھے پھر سے آواز کو ایکگو ہو رہا ہے
اب آ رہی ہے
ہاں
اچھا
لیکن مجھے اپنی آواز پھر ایکو ہو رہی ہے نا
مگر آپ کی تو صاف آ رہی ہے مجھے مجھے بھی تمہاری صاف آ رہی ہے لیکن مجھے اپنی آواز واپس آ رہی کوئی نہیں آپ اسے تھوڑا آپ دیکھ جی کیا ہوگا تو
اچھا کیا میں کہہ رہی تھی اگزام کیسا ہوا ہاں میں آج رہی ہوں ایگزام کیسا ہوا ویسے ہی میں نے سوچا وہاں کام ہی نہیں ہے اور مجھے پھر صبح لیٹ ہو گیا تھا میں نے سوچا آپ کیا
جا اچھا اور لڑائی وڑائی بھی انہوں نے اچھی گی گا توھر سنا مت کچھ کیا کیا سے
پتا نہیں مجھے کیا پتا
ٹھیک ٹھیک اگزام میں کیا صبح مجھے لگتا ت میں ساڑھے آٹھ نو بجے نہیں ساڑھے نو گھر سے نکلا تو پھر دس ت وہاں پہنچ اچھا دس آوا دس تو پھر پر بارہ بجے تک پرریپریشنس کر رہے تھے کنینیوریوی کچ کر رہے تھے تو اس کی یہت پیھرھ پ پرچ آیا تو اس میں سے عادث زیادہ پرچہ وہی تھا پچھلے سال کا ہی تھا تو ہم تو ہم فھولین سمے
اچھا
پھر ہم نے سارا پرچیک کیا اچھے سے
اچھا ٹھیک مجھے بولو پھر باقی دوستوں کو بولا
کو مطلب ابھی فی الحال میں نے ایک ہی دوست کو بولا جو آپ جانتے ہیں عبدال جن کا نام ہے
ہاں باقیوں کو بھی بولا نا کیونکہ وہ آج بھی کہہ رہے تھے نا کہ ان کو بہت یہ چاہیے کچھ
ہاں کوئی نہیں میں بولوں گا ان کو دو باقی دوست
اچھا ٹھیک م تو پتہ اور کیا کہہ رہی ہوں میں
ہاں یہ کہی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جائے گیٹیک جی تو کھانا ابھی ابھی گھر آئے اچھ لگتا ہے پندرہ منٹ پہلے گھر پہنچے تو ماما تو نکل کھانا وانا ابھی تو م مطلب بیٹھے یہ نا تھوڑایٹ کرتا تو اسی وقت
چار بج گئے پھر کب کھانا کھاؤ گےھر ڈنر ہوتا ہے
تو اب وہی اب شام کا ہی کھانا دیکھیں گے اب کیا ہوگا اسی کے ساتھ تو
حزا آ کا کیسا ہوا پھر جو پریزنٹیشن تھا تم لوگوں کو
تو پیپر میں اس نے کہا مجھے مطلب ٹھیک ٹھاک گیا پیپر اتنا اچھا بھی نہیں گیا تو مطلب ٹھیک
کیوں جب تمہارا اچھا گیا تو اس کا کیوں نہیں
ان کو تو وہ تو وہ کل ہم نے ان کو بولا تھا کہ ہم تو ساڑھے نو بجے میں نے ان کو ایک کال کیا تو وہ بونے دس گھر سے نکلے کسرت کرنے کے لیے تو وہ کسرت کرنے کے لیے
بہت بکواس یقنی یہ بنایا ہے رات رات کو تم لوگ جم جاتے ہو
سے پونے بارہ آئے پونے بارہ
تو
تو پھر اس کو بہت سختی کی گئی اس پہ بہت بول ہاں تو اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا وہ تو چمڑی کا بنا ہوا ہے پھر کیا پھر انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں پھر صبح صبح پھر پھر صبح صبح انہوں نے تھوڑا پڑھا تو اسی وجہ سے ان کا پرچہ اتنا اچھا نہیں گیا
تو اس کو اپنے آس پاس بٹھایا کرو نا
تو یہ مجھ تک تھوڑی ہے یہ تو سیریل مطلب وہی ہم یہ پرچہ دیتے ہیں کہ اس انداز سے بیٹھنا ہے اچ آپ لوگوں کا ر نمبر جی جی نہیں میرا تو سترہ ہے ان ان کا سترہ ہے میرا چھبیس ہے تو ہمارا آپس میں ہی پ ساتھ ہی تو مگر تھوڑا پھر بینچ کا فرق آ جاتا ہے اس بیچ میں
اچھا ٹھیک پھر بھی ہوتا ہے نا
تو ہوتا ہے پر وہ آگے پیچھے بھی ان کے اپنے ہی بچے تھےا ہوگا ہاں پاس کا ہو جائے گا اوپر سے ہمارے یونیورسٹی میں ایک نیا رول لاگو کیا گیا کہ اگر آٹھ آٹھویں تک آٹھویں سیم تک اگر آٹھویں سیم میں اگر کو کسی بھی سیم کا کوئی بھی بیک ہوا تو آپ کو آٹھویں سےیم کا امتحان نہیں دیا جائے گا
تور حال شگالو رول
جی ہمارے یہاں آج ہی لاگو کیا گیا ٹ جی تو اسی کی وجہ سے اب ہم تھوڑا زیادہ ہی متوجہ ہو کے پڑھنا پڑے گا میرا تو اتنا نہیں ہے میرا ایک ہی ہے تو تو وہ تو ہو جائے گا ان کا ان کے دو ہے تو کلی کرو اور کوشش کرو کہ اگر ایزام دنوں میں سب چھنا بھی پڑے نا کلی جی جی کلیئر تو وہ تو ضروری اچھا جی ضروری کرنا پڑے گا نہیں میرا تو آلموسٹ اسج میرا سات پوائنٹ پانچ سات پوائنٹ آٹھ آٹھ کے نزدیک ہے
ہاں مطلب سی ڈی پی ایک تو مینٹین کرو اور پاس ہونے کی کوشش کرو نا اب کہ پھر پھر سے اب اگر تم بول رہے ہو کہ اگلے سال ہوتا ہے پھر ایگزام اس میں بہت
بہت ٹائم جائے گا نا جی تو وہ تو ایک سال لے جائے گا نا اپنے ساتھ
سال چھڑو پیچھے سے ڈگری چلتی رہے گی لیکن وہ خود پہ ہی برڈن ہو جائے گا پھر جب ایک ایگزام ہوگا نا اسی ٹائم میں بھی دوسرے سمسٹر کا بھی ایگزام چل رہا ہوگا پھر تم اپنے سمسٹر کبڑو گے کہ پچھلے
پچھلےٹر ایسا تو یہی تو ہو رہا ہے کہ آج ہمیں اپنا تھا کل ہمیں بیک ہے پرسوں ہمیں اپنا ہے اس کا مطلب کہ تین دن میں تین امتحانات ہمیں دینے پڑیں گے جی نہیں یہ والا جو مجھے واپس آیا یہ ہمیں چالیس میں سے پچیس بچوں کو انوں نے باپ
مطلب ماس بیک تھا لیکن اب کوشش کرو کہ یہ خود پہ ہی برڈن کم ہوتا ہے نا کہ اگر یہ ہوگا ساتھ ساتھ میں ہی کلیئر ہو جائے گا وہ بہتر رہتا ہے
بیٹ اؤٹ ٹینشن کے بغیر رہتا ہے اس کی بھی ایک ہے دو ہے جی تین چار سمسٹر تین سیمس میں چو چوھے س میں ہے نا اس وقت تو پچھلے تین میں اس کی ہاں دو ہے شاید
کیا وہ پڑھتا وڑھتا نہیں ہے کچھ
نہیں دو تو دو تو نارمل ہے وہاں پر دو دو کا تو یہی ہے
مطلب بہت منہ والا بن جائے گی جو پڑتا ہی نہیں ہے جو جس سے پڑھائی جس کے لیے
ابھی میں آپ کو ایک نام بتاؤں گا یہی جو آگے رہتے ہیں ہمارا آپ پہچان ہی گئے ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے ان کا پہلے میں چار تھے ان کے پہلے میں
اس کا چھوڑو نا اس کو پڑھنے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے
تیسرے میں تین
وہ چھوڑو نا وہ تو کرتا رہے گا اس کو کوئی جلدی نہیں اس کو کوئی مجبوری نہیں اس کو پڑھنے میں ویسے بھی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کو کیوں لیکن دو بییک ایک تو وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو سب بچوں کو
تو ہو گیا ہاں اور دوسرا والا اس کو انلیجیبلٹی اٹینڈنس میں نے پکڑا میرا والا تو اس کو ہاں یہ چیز وہ تو اس کو میں نے وہ آج سمجھا آج اس کو میں نے سمجھایا وہ سب اب پڑھے گا کل والا جو امتحان ہے اس کے لیے تو پڑھنا پڑے گا اس سے ہی بن جاتاات آجارنا تھا فھ کا اب جب ایسے پڑھ کےائے گا بارہ بے ج سے گا وہ تو آج تو نہیں جا پائے گا نا کیوںکہ آپ جو مطلب مجھے بھی ابھی پہلے اواما کو لینے جانا ہے اس کے بعد میں وہاں سے آ کے کہ کب پڑوں گا پھر کب وہاں جاؤں گا وہ تو اس ہفتے تو مشکل ہی ہو جائے گا
میں کہہ رہی ہوں کل کیا اس کو مجبوری تھی
بولا اس کو میں نے بولا اس کو بولا میں نے یہ جب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو کریں گے ہاں تین ہو گئے نہیں ایک تو ہو گیا نا ان کا کلیئر پہلے والے میں اب ایک ہی اھی بچاہ ہے سخت توٹھیکھچ ہاں وہی تو ہو گیاج جیسے آج کا بھی تھڑا س فٹی فائیو تک تھا تو پینسٹھ تک تھا تو ہمارے دس انہوں نے دے دیے پھر خود ہی تو وہ ہو گیا وہ کنڈونیشن فارم کیسا ہی نے بھروا تو وہ ہو گیا اس کا تو اسی کی وجہ سے وہ تو مس ملہ حل ہو گیا
ہاں دیکھو چوتھا تیسرا سال ہے اس کا توک دوسرا اب کیا دو سال بچے وہ بھی ایسے دیکھتے دیکھتے
جی جی اس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے
ہاں بس اور کیا ہے اور ساتھ ساتھ انٹرن شپ ڈھونڈو ونٹر میں جیسے ہے نا ونٹر میں جیسے چھٹی ہوگی نا گھر پہ نہیں بیٹھو یہ نہیں بولو اب ونٹر چھٹی ملی ہے کچھ کرو کیوںکہ اگر تم ابھی کچھ کرو گے نا بعد میں بہت ہیلپ ہوتی ہے اس سے میرا آفرس میں پتا کتنے سارے لوگ ہیں جن میں اب جو ایک ہے ایک لڑکا آتا ہے وہ ٹویلتھ میں پڑھتا ہے ہاں
او وہ تو بڑی بات ہے
ایک اور ہے کیا کہتے ہیں وہ بھی بیچلرس کر رہا ہیں وہ بی بی ا کر رہا کہ کیا بی سی ا کر رہا ہیں لیکن بت اس کو آفس میں کتنا ٹائم ہوا ہے چار سال
او ہو ہو یہ تو بہت مطلب یہ ہوا مطلب اب وہ کالج سے ڈگری کمپلیٹ کر کے نکلے گا تو کو کیا ہے چار سال کا ایکپیرس اور یہاں سے جاب بھی کر رہا ہےار سال صف جس پڑا ہوگا اس کیا رہا اپچ ہاں اس کے پاس چیزیں ہے ہی نہیں
اسی لیے کہتی ہوں ابھی جا کے فگر آؤٹ کرو کیا کرنا ہے تم لوگ کو لگ رہا ہوگا ابھی انجوائے کرنے انجوائے بھی کرو میں نہیں کہہ رہی ہوں نہیں کرو اتنا برڈن ڈالو خود پہ لیکن ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرو کچھ تو کرو کیونکہ تم بولو گے ڈگری کے اس کے بعد کوئی یہ کارپیٹ بچھا کے بولے گا جاؤ یہاں جا نوکری کرو تم نے تو بیٹیک کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے
اگر تمہیں نوکری کرنی ہے تو بزنس سٹارٹ کرو ہاں کچھ تو کرنا پڑے گا۔
کرو وہ مت ویٹ کرو تم چار سال کیونکہ چار سال بعد تم بولوگے۔
کچھ نوکری تو سال یا کچھ سال تک۔ تو پھر اس کے بعد۔ تو پھر وہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد۔ پھر دیکھا جائے گا گی وہ تھوڑا مطلب گھر والوں کو۔ تسلی ہونے کی وجہ سے وقت مکمل تو ہو گیا اب آپ یہ کر مجھے بتایے آپ۔ کے پاس ایک اور ہے یہ۔ ہاں میں کروں گی پھر بعد میں ابھی نہیں جی ٹھیک ہے پھر اپ مجھے وہی سے۔ کریں گے تو ہم اسی وقت بات کریں گے۔ اس معاملے پہ ٹھیک ہے نا اوکے چلیے چلیے بیٹھیے اللہ حافظ۔